ہیلو
ہیلو
گائی کےسییو
میں چٹھییک ہو تم کیسی ہووں
میں بھی ٹھیک ہوں تہیں بندی پسند ہے
بندی یہاں پسند ہے تو میں نے مجھے تو میں تو وہ ایک تو تلیول فرائی والی بنتی ہے نا وہ بھی پسند نارمل بھنڈی پیاز ڈال کے بناتی ہوں سوکھی سوکھی
اچھا کیسے وہاں ہاں میں بھی بناتی ہوں میں ہاں
میں جو ہے وہ تلی ہوئی بناتی ہوں ایک تو سوکھی سوکھی بھنڈی لو چھوٹی چھوٹی بھنڈی لو اور اس کے بعد اس کے چار حصے کر لو بھنڈی کے
اس کے ہیڈ اور تیل ہٹا کر نا
ہیڈ اور ٹیل اس کی ہٹا دو اور اس کے چار پیس کر لو اس کے بعد کٹ کر لیا تو اسی میں وہ کیا بولتے ہیں آمچور پاؤڈر نمک تھوڑی سی ہلدی مرچ اور وہ کیا بولتے ہیں ہاں ہیرا پاؤڈر اور وہ نمک اور تھوڑا سا بیسن اور چاول کا آٹا
ہاں
اور نیمبو کا رس بھی ڈال سکتی ہو اور ہلکا سا پانی لو اور اس کو اچھے سے مکس کر لو جسے وہ بائنڈ ہو جائے پورا مطلب صحی سے مس اس کے بعد وہ کر لیا تیل گرم کرو اس میں وہ بھنڈیاں ڈال دو اور فرائی کر لو اچھا تم تیل فرائی کر کیکہ میڈیم آج میں
میں اگر کرکری بھنڈی بنانی ہے تو تیز آنچ میں اگر وہی پیاز زیرہ ٹماٹر مرچ ہماریی تو پھر وہ پہلے اسٹارٹنگ میں تیز آنچ میں پھر سم کر کے بنائی کرتے ٹائم سم کر دیتی ہوں
ہاں تو اس کو تیل آنچ پہ فرائی کر لیا اور پھر اس کو کسی دال کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی روٹی کے ساتھ سبزی سائڈ میں تو اچھی لگتی ہے ہ
میں ایک بنا لییتی ہوں زیرا مطلب بھنڈی بڑی بھنڈی ہے اگر تو اس کی ہیڈ تیل نکال کے بیچ کے دو پیسز کر کے اس کو بیج سے پھاڑ دو پھر اس کا ایک پاؤڈر ریڈی کرتے ہیں زیرہ مرچیں اور کیا بولتے ہیں ہممچ پؤڈر س مسالہ تھوڑا سا کھٹا کھٹا فلیور آتا ہے اس کو مکس کر کے اس کے پیٹ میں بھر دیتے ہیں پھر ادھر لال مرچیں پیسے زیرہ اور لہسن یہ پیس لیتے ہیں پھر اس میں ہے نا تھوڑی سی چھوٹی سی پیاز دس بگھارنے کے کے لیے ایک طریقے سے وہ ڈال کے اور یہ جو زیرہ اور کھڑی لال مرچیں پیسی ہیں لہسن پیسا ہے یہ اس میں ڈال کے تھوڑا سا ہلکا سا سوتے کرتے ہیں اور پھر یہ بھنڈی اس میں پلٹ دیتے ہیں وہ اچھی لگتی ہے پوڑیوں کے ساتھ ہ لو یا پھر روٹی کے ساتھ جس کے ساتھ کھانا اچھی لگتی ہے دال چاول کے ساتھ بھی ہاں آفٹر نون ٹائم پہ لے لو کھانے کے ساتھ دال چاول کے ساتھ اچھی لگتی ہے ایک دہی کی بھنڈی بنتی ج تم پتہ ڈھائی و والی دمڈیک کے
نہ میں نے خیر میں نے یہ بھنڈی نہیں ٹرائی کی
نہیں اس میں بھی کچھ نہیں ہے جو ہم نے ابھی بنڈی وہ زیرا مرچی لسن والی بتائی ہے نا ویسے ہی اس میں زیرا مرچی لہسن نہیں ڈلتا مطلب اس میں لال مرچیں نہیں ڈالتی اس میں ہری مرچیں زیرا اور دہی اور لہسن پڑتا ہے اس کی فیلنگ نہیں ہوتی نہیںئی فیلنگ نہیں ہوتی اس کو ہے نا بڑی بھنڈی ہے تو بیس م سے تین پیس کر کے فرائی کر کے نکال لو اور پھر اپن اس دہی میں ہری مرچی ل لہسن اور زیرہ پیس کے نمک ڈال کے ٹیسٹ کے حساب سے اگر آپ کو تھوڑا کھٹا کھانا ہے تو اس میں ڈال سکتے ہیں آپ ہم چ چاٹ مسالہ نہیں تو نیبو آپشنل ہے یہ کیونک دہی آلریڈی ککھھٹا ہوتا
ہاں
پھر اس کو مسالحہ کا جو دہی کا مسالہ رکھا ہے وہ تیل میں پلٹ کے بھون دو پھر بھنڈیاں ڈال دو اچھے سے اس کی بنائی کر لو ایک بھنڈی اور بناتی ہوں میں نا اس کی ہیڈ اور واش کر کے اچھے سے چیک کر لو چر اور بھنڈی نہیں کچ ایسی بھنڈی ہوتی ہے جو
ہاں پیچھے سے اس کی پڑ وہ کرو تو ٹوٹ جائے آسانی سے
ہاں یہ والی گنڈی ش ہوتی جن کی تیل نکل جاتی ہے تو اس کو اچھے واش کر کے باریک باریک گول گول کاٹتے ہیں مجھے سے نارمل بھنڈی بناتے تھے ویسے گول گول کاٹ لیتی ہوں نا پھر خوب تیل ایک دم کھول جاتا ہے نا اس بھنٹی پلٹ کر تو ایک دم کرکریی کرکری نکالو جب تک وہ بلیک یا براؤن جیسی کچھ نہیں ہو جاتی پھر اس کے بعد اس کو ہاں پھر اس کو کیا بولتے ہیں اوپر سے چاٹ مسالہ نمک لال مرچ بنکل کر کے کھاؤ کسی بھی چیز کے ساتھ سبزی ہے دال ہے وہ اچھی لگتی ہے ہمارے گھر میں زیادہ موسٹلی اگر بھنڈی بنتی ہے تو دو ڈش میں بنتی ہے ایک بھروا بھنڈی اور ساتھ میں سپورٹ پلی فرائڈ
اچھا اچھا ہماری ادھر کیسے بنتی ہے اس بھنڈی کو واش کر لو اس کی ہیڈ اور تیل نکالو اس کو بھی گولا گولا کاٹ لو تو اس میں زیرہ ڈالو پیاز تیل میں سرسو کتنے تیل میں بنا پ زیرہ ڈالو پیاز ڈالو پیاز نہا بالکل مطلب براؤن نہیں یکن ہلکی براؤن ہو جائے پھر اس میں بھنڈی ڈال دو اور بھنڈی ڈال دو اس کے بعد پھر نا ہاں کیا بولتے ہیں اس کو تیز آ تھوڑا سا پہلے وہ تھوڑا سا وہ کر لو فرائی اس کے بعد پھر ممی آج کرو دیکھو نمک مرچ ہری مرچ بھی ساتھ میں ڈال دینا نمک اور میں بند کر کے بھی نہیں بناتی بند کر کے اگر بھنڈی بنا ہے تو اس کا کلر چلا جاتا ہے بھنڈی کا ہاں تو اور ہمیشہ بھنڈی کو واش کرنے کے بعد اس کا پانی ڈرین ہو جانا اس کے بعد کسی صاف کپڑے میں اس کو پوچھ لو
ہوں
سب سے صحی بنتی تو اس کے بعد پھر نا جب وہ تھوڑی سی گل جائے تو اس میں نمک ڈال دو اور پھر اس میں کھٹ ٹائی ڈال دو املی بھی ڈال سک اور کھٹائی آم والی جو ہاں وہ بھی ڈال سکتی اور پھر جب وہ ہو جائے تو آخری میں تھوڑا سا اس میں زیرا پاؤڈر اور آمچور پاؤڈر اور وہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھول ہیلو
ہاں
بھول لیا اس کے بعد پھر وہ ریڈی ہو جاتی ہے ٹیسٹی لگتی ہے وہ بھی
ہاں ب وہ باجرے کی روٹی کے ساتھ بھی اچھی ر یہ اگر آپ نے سرسوں کے تیل میں کوئی سبزی بنائی ہے سرسوں کے تیل میں کوئی آلو بنا لیے یا پھر بھنڈی یا پھر کوئی بھی بھاجی وہ ساگ ہوتے ہیں نا سارے پالک ہی ہوتے ہیں تھی تو باجرے کی ہے نا روٹی کے ساتھ اچھا ہلو
بھنڈی تو ویسے بھی فائدہ کرتی ہے اس میں لباب ہوتا ہے ہڈیوں کے لیے اور جوائنٹس وغیرہ کے لیے کاائے تھا خرچ تی ہے
باجرے کی روٹی بہت کم لوگ بنا پاتے ہیں باجرے کی روٹی ٹوٹ جاتی یہ تو میں کیا کرتی ہوں اس کی لوئی بنا کے پنی میں رکھ دو تیل لگا دو پنی میں ہاں پ آگے پیچھے تل لگا کے ہاتھ سے دبا دبا کے بنا تو وہ نہیں ٹوٹتی
ہاں وہ بھی اچھی رہتی ہے اور گلکی تم نے کبھی بناائی ہے گلکی وہ بھر یہ بلکی
نہیں میں نے نہیں بنائی بھرم
گرما گ بہت ٹیسٹی ہوتی تی ہے تو اس میں کیا کرنا ہے گلکی جو رہتی ہے نا نینوا جسے بولتے ہیں اگر تروئی ل ہوگئی تو تروئی زیادہ بیسٹ رہتی ہے تو جیسے تروئی نے گرفی لے لی اس بڑی سی گل کی اس کے چپ پیس کل مطلبھوے چھوے نہیں بڑے بڑے حصے ہیں اس کے جیسے تین یا چار پیس کر لو اس کے بعد اس میں تھوڑا سا چھید کرو چھید کر لو اچھا ہاں ہاں چھیل کے چھی دن لو چھین لو پھر اس کو کٹ کر لو مطلب چار پیس کے پانچ پیس میں چھوے چوٹکا گوولے گوول میں ہی کاٹنا ہے اس کو حے کر دینے اس کے اور اس کے بعد نا پھر اس کا مکس م مکسچر تیار کرنا ہے کٹوری لو اس میں لال مرچ ڈالو اس میں تھوڑا سا امچور پاؤڈر ڈالو تھوڑا سا نمک مرچ ہلدی یہ م مکس کر کے بنا لو پھر اسی مطلب چھریی جو نا بس ڈائریکٹ وہ گلجی کے جو پیسز ہے نا اس میں ڈالو اندر تک چلا جائے مطلب اس دوسری طرف مطلب پار نہیں ہونا چاہیے وہ
ہاں
اندر وہ مکسچر فل کر دو پھر اس کےعد کڑھائی میں تیل لو اور وہ گلکی کے پیس اسی میں ڈال دو اور دھیمی آنچ میں بند کر کے رکھ دو کیونکہ دل کی تو اپنے آپ ہی پانی چھوڑتی ہے
ہاں بہت سارا چوتی مل گ پانی
اس کو ڈال کے رکھ دو تھوڑی دیر بعد کھولو اور تمہیں دیکھیے گا پانی چھوٹ چکا ہے اس کا تو تھوڑا سا پانی جلا لو اس کا اس کے بد اس دھیمی آنچ واپس کر کے اس میں نا بیسن ڈال دو دو تین چمچ بیسن کچا بیسن ڈال دو کچا بیسن ڈالنے کے بعد اس کو دھیمی آنچ میں پھر چھوڑ دو اور پھر تم پانچ منٹ بعد جب اس کو کھول کے دیکھو گی تو پانی تو سوپ چکا ہوگا بیگن بھی تھوڑا سا وہ سوری بیگن بول وہ بیسن بھی مکس ہو چکا ہوگا تھوڑا سا اور چلا لو اور دو تین منٹ کے لیے اور اس کو تل پہ رکھ دو سوکھا سوکھا ہو جاتا اچھا لگتا ہے دال چاول کے ساتھ اور گھی ڈال کر بہت ٹیسٹ
میں ٹرائی کروں گی ایسے ہی کریلے بھی لوگ بناتے ہیں کریلے بھی اچھے رکھتے ہیں
ہاں کریل بروا کریل
ہاں کریلے کو چھین کے اس میں جو کوٹی دھنیا ہوتی ہے نا کھڑی دنی ہے اس کو کووٹ لو زیرہ سونف یہ سب کو اچھے سے باریک باریک کوٹ لو کرلے کو تو سب سے پہلے چھین کے اس کو نا آل اوور نائٹ رکھو تو اس کا نمک وہ تڑوا پن کم ہو جاتا ہے تو اس کو چھیل کے نا نمک کے پانی بہت سارے نمک میں کہ مطلب ایک کپ پانی ہے تو ایک کپ نمک ہونا چاہیے اس
اچھا
پوری آل اوور نائٹ کے لیے چوڑو پھر اس کو ہے نا کیا بولتے ہیں نیکسٹ ڈے جب آپ نے بنانا ہے تو اس کا وہ ریڈی ہو جاتا ہے کہ بنا لو تھوڑا سا کڑواہٹ کم ہو جاتی ہے تو اس اس کی فیلنگ کے لیے یہ دھنیا مرچیں سونف وہ باریک باریک نہیں مطلب زیادہ باریک نہیں لیکن ٹھیک ٹھاک ہاں کوٹا ہوا لے لو پھر اسی زیر زیرہ کھڑی دھنیا اور اس میں ہے نا تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دو آمچور پاؤڈر ڈال دو یہ اس کی فیلنگ ہو جاتی ہے نمک بھی تھوڑا سا مرچی تھوڑی سی ڈال کے اس کی فلنگ ریڈی ہو جاتی اس کے چاک بھی پی ایک ہی سائڈ سے کٹ کرتی ہوں میں تو پیٹ کٹ کر کے ہاں اس بیجے نکالو بھگانے سے پہلے بھی اگر آپ بیجے نکال لو نا اس کے تو اور اچھا ہوتا ہے ہو گیا ٹائم نہیں ہے تو یہ بھی کوئی وہ نہیں ہے پھر بعد میں جب مارننگ میں کرنا ہے تو آپ نے وہ کر لوں اس کے بیجیں نکال لوں پھر اس کے بیجوں کی جگہ پہ مھے مسالہ ریڈی کیا اس کو فل کر دو سن کر کے اگر آپ نے اس کو تلنا تلو نہیں تو کچھ لوگ اس کو تل کے بھی ڈالتے ہیں سالن میں کچھ لوگ اس کو ہے نا ایسے ہی کچا ڈالتے ہیں کچا تو پسند نہیں آتا لیکن ہاں تل لو تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے پھر ادھر اپنے پیاز الو ٹماٹر تھوڑا سا دھنیا پاؤڈ لال مرچ نمک بیسک انگریڈینٹ ڈال کے سالن خوب اچھا ریڈی کر لو اور سالن ویسے ہی گریبی نہیں ہ مجھے تھوڑی سی تھک تھک سی گریوی اچھی لگتی ہے اس میں وہ ڈال کے یہ کریلے ڈال دو اچھا لگتا ہے لیکن کھڑی کٹائی یا پھر کھی املی یہ سب ڈالو اچھا لگتا ہے چلو ٹھیک ہے پھر میں رکھ ہوں
ہاں چلو ٹھیک ہے بائے